ہلو ہاں یار میری وائز صحیح جا رہی ہے
ہاں ہاں آ ری ہے
اور بتاو یار چو ہاں بڑھیا ہوں سوچا بیٹھو یاد کر لوں سبزی کاٹ رہی تھی سوچا کہ اپنی پرانے فرینڈ سے بات کر کہ یاد کر تم بتاؤ تم کو میری کبھی یاد آتی نہیں ہے کیا
آتی ہے یاد کیوں نہیں آتی یاد آتی ہے بس ٹائم نہیں ملتا ہے تھوڑا میں بھی زی رہتی ہوں اپنے گھر میں ٹائم ہمم ٹائم کی وجہ سے میں کال نہیں کر پاتی آپ کے پاس
کبھی مطلب ہم فرینڈس ملے سب لوگ اپن کالج کی پرانی فرینڈس ایک ساتھ ملیں کہیں گھومنے جائیں تھوڑا اپنے لیے بھی ٹائم نکل
ہاں من تو کرتا ہے تب مطلب کسی دن پلان بناؤ چلے گھومنے ہم لوگ باہر
ہاں ہم بھی یہی سوچ رہے تھے پلان بنائے اپنا ایسے ہی لوکلی میں اور جو ہے جس دن ہسبینڈ کی ہالیڈے ہو اسی دن چلیں بچوں کو ہسبینڈ کے پاس چھوڑ نا تاکہ ان کو پتا تو چلے کہ ایک دن دیکھنے میں کیا ہوتا ہے اور ہم لوگ ایک دن فل مستی فل انجوائے کر لیں
جی ہاں بچے کو سنبھالے تو کچھ دیر کے لیے ورنہ ہم لوگ کے پیچھے ہی پیچھے بچوں کو ایک دم لگائے رہتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے ہمیں لوگ بچوں کے مشین ہو گئے ہیں
بس بس اچھا یہ بھی ہے دیکھیے اگر ہم لوگ ڈانٹتے ہیں تو بہت برا لگ جاتا ہے بچہ ہے گائڈ نہیں کرنا چاہتی تو کیا انھے دانت ڈیتھ اور وو بچے باپ کے پیچھے لگتے ہیں ایک دو بار سمجھے اسکے بعد ڈانٹ لگاتے
ہاں
سارا پریشر ہر آدمی معافی دیتا تو ہم لوگوں کی بھی تو کچھ لائق ہے بتاؤ اچھا ہم لوگوں نے اپنی لائف چاپٹ کر دے رہے ہیں شادی کے بعد ساری لائف چوپٹ ہو جاری ہم لوگوں کی ساری فرینڈس کتنا انجوائے ہم لوگ کرتے تھے کالج ٹائم پہ سب ختم پھر سوچا کے ساری فرینڈز اکھٹا ہوجیے رکھی ادھر اور اگر کہیں کسی پلیس میں نہیں تو کسی ایک گھر میں رکھ رکھا جائے پروگرام کہ وہاں سب اپنا جو جیسے رہتا فارن کنٹری میں بتا میں بلاگ دیکھتی ہوں فورن کنٹری کے وہاں یہ رہتا ہے سب لوگ جو ہے اپنے گھر سے ون ڈش یا ٹو ڈش پارٹی رکھتے ہیں بنا کے لا تے ہیں
ہاں
پھر ایک ساتھ بیٹھ کے بیھ روتا بہت اچھا تھا ویسے ہی ہم لوگ کسی کے برڈن بھیینا پڑے
اور کیا ہاں یہ یہ صحیح رہے گا
اور میں سوچا نہ پھلے تمہارا بھی سب سےڈ ہوتا ہے ہم لوگ جو بچے پڑھ ہی ہوتے ہیں ٹائم نکال اور کچھ ہم لوگ کو اپنے لی پوچھا چاہیے
بیبی کی تو کوئی دقت نہیں ہے ہسبینڈ دیکھ لیں گے کیونکہ مطلب جب ان سے کہیں گے کہ دیکھے رہو تو دیکھ لیں گے مطلب اتنا وہ نہیں کرتے کہ مطلب دیکھ لیتے ہے
اب ابیے بھیی بڑے ہو گئے ہیں تو وہ اپنے پہ سیلف ڈپینڈ ہے تو کوئی بات نہیں کرنی ایے چھوٹے میں تو بالکل
ا ارے خود مطلب دیکھ لیتے ہے مطلب ہمیں کوئی ٹینشن نہیں دیتے اتنا سب کچھ کام بھی کر لیتے تھوڑا بہت جی
ج جی میرا بھی اتنا چلاتا ہے کہ ہم کو کچھ کام نہیں کرنے دیتا ہے بہت بات بات پہ چلاتا ہے ممی یہ مت کرو چلو مجھے لی بتا دو ممی یہ مت کرو چلو مجھے کھانا کھلا دو مطلب ایک چیز ہے چھوٹ سا ہے لیکن ابھی اس کو مطلب بولنے لگا ہے اب شروعات ہی بول مطلب بول
اس کو یہ ہوتا ہے کہ میری ممی کام کرتی ا بنانے اپنا آرام کرنے
ہ کام نہیں کرنے دیتا ہے ہمیشہ پکڑے رہے گا ہاتھ مجھے پیچھے سے کھینچتا رہے گی کہ چلو چلو چلو اپنے کملے میں تو مطلب بول نہیں پاتا ہے تھوڑا اس طرح بولتا ہے تو
مطلب ہاں توتلا کے بولتا ہے بچوں کی ایکٹیوٹی سے ماں باپ سمجھ جاتے ہیں کہ میرا بچہ کیا بول رہا ہے کوئی اور سم سمچے یہ نہ سمجھےپر ماں باپ سمجھ جا تے ہیں
کیونکہ ا دو دوسرا سال ان کا لگا ہے نا اس لیے بولنے لگے ہیں اب
نہیں ہمارے جو بچے چھوٹے چھوٹے بھی جان آفس
ہوں بچوں کی یہی سب تو دقت ہوتی ہے
اب پھر جانتی میں سسرال میں ٹائم تک کھانا بھی شروع نہیں ملے گا پہر یہ نہیں دیکھے گا کو یہ نہیں دیکے گا بچہ چھوٹا ہے بچہ چھوٹا ہے تو یہ نہیں دیک سب کو یہ لگے گا ٹائم سے ہوا کیو نی وہ ہم لوگ مشھلی تو ہیں
اور کیا ٹائم سے کھانا چاہیے ٹائم چائے پانی سب کچھ ان لوگ کو ٹائم سے ہی چاہیے ہر ایک چیز کوئی بھی ایسا چیز نہیں ہے اگر پانچ منٹ بھی لیٹ کر دو ترنت بولیں گے کیا کر رہی تھی کیوں نہیں لائی کتنا دیر ہو گیا ایسا ویسا
تو اچھا ایک بات یہ بھی ہے ٹس اسل نہیں ان کی بیٹیاں جاتی ہیں تو بس ایسا کرتی ہیں بس پشانلو وہ کس کی بٹی ہے اپنی بیٹی خود بتاتی ہیں کہ بچہ پریشان کرتا رہے
ہاں بالکل صحی کہا اپنے
ہم لوگوں کی ہم لوگوں کو ہم کونی چاہی ہم لوگوں کو تو ہم لوگ کو تو کنی کی لڑکی اور یہ وجہ سے صبح مارننگ میں وہ جلدی وہ بچے کو لے جاتی تھی م
میں تو اپنے مائی کے بھی جاتی ہوں نا تو اپنا میں وہ کام خود کر لیتی ہوں اپنے بھابھی کو زیادہ پریشان نہیں کرتی ہوں تاکہ مطلب ان کو بھی دقت نہ ہو کہ مطلب آئی ہیں ہماری نند بیٹھی ہے کچھ نہیں کر رہی ہے ایسا ویسا مطلب بولنے لگ تو اس سے بڑھیا ہے کہ بھابھی کو بھی آرام دو تاکہ بھابھی بھی کچھ نا بولے بھابھی سے زندگی بھر بنا کے رکھو اپنا کیونکہ ام پاپا ممی کی بعد تو وہی ہوتی بھیاں بھابھی
ہم ہم لوگ شادی سب سے بڑی تو تو ہم تو سید چاہتے ہم نے میں کیا ابھی ماں ہے تو کر لے رہی ہیں م بہت کام وہاں کر کے کچھ بھی نہیں کریں گے
اچھا
ا ہماری چھوٹی بہنیں ہیں وہ آپ ہی ساتھ ممی تو کرتے ہی تھے اچھا پھر ہم کو بھی لگتا ہے صحیح بات ہے ہم وہاں ان لوگوں کو آرام دتے اور پھر بھی لگ جاتے کہ چلو چھوڑو ہٹاؤ ایک س تو پھر ساری فرینڈ سے بات کر لی جائے سوچنا ہے
ہاں بات کر لیجے ساری فرینڈ سے آپ مطلب آپ کے پاس جس کا جس کا نمبر ہو ان سے بات کر لیے جی جس کا جس کا نمبر ہمارے پاس ہے میں ان سے بات کر لیتی ہوں تو سب لوگ ی عم ایگ اکٹھا ملتے ہیں
سنڈے والے دن ٹھیک ہے
سنجے س ا مطلب وہ سب سے بیسٹ رہے گا سنڈے کیونک کہ وہاں ہسبینڈ کی چھٹی بھی ہوتی ہے ہسبینڈ بچے بھی دیکھ لیں گے کوئی دیکت نہیں رہے گا ہم لوگ آرام سے اپنا انجوائے کریں گے چاہے جتنے بجے تک آئیں گے حس
س ہم تو سنڈے والے دن کی سیرت کے یہ کام س کھڈاالنے کا سوال ہو گیا ان لوگوں سب سے اچھا لگا کے بچے کچھ بلو گے زارا چوبھڈو اور پھر یہ پتاہ یں یہ ہم لوگ رکھا کریں دو تین مہینے میں ایک بار اپنے لئے اپنے آپ س میں نے
جی ہاں یہ صحیح رہے گا
اور تم بتاؤ سب ٹھیک ہے
سنڈے بیسٹ بھی مطلب ہمارے حساب سے تو صحیح رہے گا اب آپ کو دکت ہو تو کسی اور دن رکھیے
نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں سنڈے میں ہمیں بھی بیسٹ رہے گا ایک دم کی اپنا رہیں گے بچے کو بھی کوئی دکت نہیں ہے ان کی تو گرات سھی لگتا ہے کہ فون میں یہ کوئی وہ ہے کیا سبھی کو کام کرتا اورڈر وہی دیکھتے
ہوں
آج کل ہی ای تو بڑے خوش ہوتے ہیں
ہمم
کر رہی اچھا ہمارا وہ ملا ہے داماد تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو وہی لڑکا اگر کرے گا اپنی بیوی کی کیئر تو اب بہت سسرال والے ایسے ہوتے ہیں کہ ب بی
ہاں یار
سسرال والے اس کی سسرال والے بہت اچہے ہیں
کے مطلب جب اگر ہسبینڈ اچھ اچھے مل جائیں مطلب اگر کچھ بھی مطلب بات چیت ہو یا ساس بھی کچھ بولے تو آ اگر ہسبنڈ بیچ میں بول دے تو ساس کچھ نہیں بولتی ہے تو ساس بھی پیار کرتی ہے
اس سپوٹیو سے اچھا اچھا
لیکن بہت کم ملتے ہیں ایسے بہت کم
اعلان نہیں کرتے شادی کب کی یہ تو پھستا ہے کہتا ہیں بھیا تم لوگ آپس میں نپٹ لو ہم کیا کہیں ایک سے کیا محنت کر رہے ہیں اور ماں کی طرف سے بولتا ہے تو دل بھی مسکرا لے ان خل ہوتی چاہیے ان کی بیٹییں اتنا ایش کر رہی بہو کو تو پتا ہیں
ہم بہو کو تو ایک دم ویسے ہی رکھنا چاہتے ہیں لوگ
ارے آئی ہے کہ ہاں
جی ٹھیک ہے میں ابھی فون کرتی ہوں تھوڑا ابھی کرتی ہوں بس پانچ منٹ رکو
ٹھیک